کیا کر رہی ہو
ہاں
کیا کر رہی ہو
میں گھر پہ ہوں
گھر اچھا آج کیوں نہیں وہاں پہ جا رہی ہو آپ
کہاں
درس کااہ
میں جو کی
ہ آپ کی ممی بول رہی تھی یہ نہیں جا رہی ہے
میں جاریجوں
آ کل تھی
ہاں
اچھا اور
بس سب ٹھیک ہے
اور مپ
ہاں سب ٹھیک ہے
اور ا مجھے سنا ہی نہیں دے رہا اور
بس ٹھیک
اچھا آپ کا پاپا کیا کر رہا ہے
جاب کر رہا ہے شہر میں شہر میں
شہر میں اچھا آپ آپ کی جو جو بڑا چاچو ہے نا
ہاں
آپ کا جو بڑا چاچو ہے نا وہ کیا اکرہ
وہ کرالاپورا میں ہوتا ہے
وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے
اس کو وہاں تو کان ہے نا
ہاں اور دوسرا چاچو
ا وہ پلیس ہے
اچھا اور چھوٹا چاچو
وہ پڑھائی کرتا ہے
وہ پڑھائی کرتا ہے اچھا جب آپ اسکول جاتے ہو نا
ہاں
کو کھانا بھی دیتا ہے
ہاں ہر دن کھانا ملتا ہے
فری میں ملتا ہے
آ
اچھا ٹھیک ہے اور
بس سب ٹھیک ہے گھر والی بھی ٹھیک ہے
اب جب اسکول جاتی ہوں نا وہاں پہ مارننگ اسمبلی میں کون کون ہوتا ہے
سب بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو
پتہ نہیں مے
کتنے بچے ہیں
جی
اور
بس ٹھیک
اور کیا چل رہا ہے
سب ٹھیک ہے
چل ٹھیک ہے
وہ سب ٹھیک ہے
ہ اچھا وہ آپ کا جو دادو ہے نا وہ کہاں پہ
فن سوتا داد
جو آپ کا دادو ہے
ہاں وہ گر بھی ہی ہوتا ہے
وہ کیا کام کرتا ہے
ا اس کو پیر کو لگی تھی نا وہ گھر پہ ہی بیٹھے تھا تھا
وہ اس کو قاب لگی اس کو کااب لگی
بہت ٹائم ہوا
بہت
ہاں بہت
زیادہ لگی اس کو
ہاں بہت زیادہ لگی تھی
اوو اب کیسا ہے اس کی طبیعت
اب ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک اور
بس سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک سب ٹھیک ہے
اور آ مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں بولو
جو آاب کا ہمسا ہے نا
ہاں
وہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا آپ کے ہمسائے میں کون کون ہیں
ان میں ان کا بڑا والا یہ ہے باپ اور بیٹ کیا دو ہے ماں ہے بھائی ایک ہے ان کا سات بہن میں ایک بھائی ہے وہ
اچھا
ہاں
اوکے اور
بس
اچھا آپ کے بھائی سے کبھی جھگڑا ہوتا ہے
کبھی کبھی ہوتا ہے
کس چیز پہ
وہ مجھے لڑائی کرتا ہے نا وہ دیا بہت
اور
بس کھ نہیں
اور سناؤ ٹھیک ہے
میں کیا سناؤں اب ہاں
دوس
بس کچھ نہیں ہے
نیو پان ہے تو کیا آ پانچ منٹ بس آؤٹ تھوڑا رک پانچ منٹ اور
تمہارے گھر والے سب ٹھیک ہے
ہاں آپ جانتی ہو م گھر
سے جانتی ہو
کہاں کس کس کو جانتی ہے
تے پاپا کو اور ماں کو تری اور بھائی دو بھائی تیری دونوں کو
اوکے اور سناؤ
بس
اور گھر والے سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے سب
اچھا آپ کی مامی کیا کرتی ہیں د نمبر گھر میں
اس کا فردہ ہے نا
ہ وہ کما کی ہیں کچھ ایک دن میں کتنا کماتی ہے
ا ساھے نو
ساڑھے نو ساڑی نا
ہاں
اچھا مجھے ایک بات بولو آپ کا باپ جو آپ پک پؤ پ ہیں نا ا تال کر
کیا
آپ کے پاپا کو کتنا تنخواہ ہے
پتا نہیں مجھے وہ مجھے کیوں بلیے گا
کیوں نہیں بول گا وہ آپ تو اس کی بیٹی ہو
وہ بتا
اچ آپ کا بھائی کہاں جاتا ہے اسکول
ہاں جڑو ر میں ہے شیخ لالم کیا
کیا بننا ہے آگے
ہ جج شوکے م
جی جی بن ہ
ہ
ہاں وہ کیسے بن سکتی ہو آپ اس کے لیے کیا کرنا ہے
اس کے لیے مجھے پڑھائی کرنی ہوگی بہت پڑھائی
اب کرتی ہو پڑھائی
ہاں بہت کرتی ہوں کوشش تو کرتی ہوں میں ہاں
کب کب کرتی ہو پڑھائی
میں شام کو بھی کرتی ہوں جب سکول سے بھی آتی ہوں تب بھی کرتی ہوں صبح جب یہ اٹھتی ہوں نیند سے تب بھی کرتی ہوں
اور
بس سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا آپ کے میں ہے نا
ہ
آب کا جو بھائی ہے نا وہ جاتا ہے وہاں جی
کہاں
کھیلنی کھیلنی
ہاں ہاں جاتا ہے
ہمیشا
وہ ہاں بہت زیادہ کھیلتا ہے وہ
و مارکیٹ پتی ہیں
پڑھتی ہے مگر وہ جاتا جاتا ہے جاتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں
کون دیتا ہے
کیا
وہ مار پیٹ کون دیتا ہے
بابا اس کاا
کونس کات کنز کھل کھلال شٹل اور کومن ج ہ اسک جؤا اورک
ما دیتی ہے بابا دیتا ہے سب دیتے ہیں گھر والے میں اگر وہ کچھ اس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نصیحت سی
کیوں نہیں ہوتا ہے
وہ اس کی دماغ میں نصیحت کبھی اتری نہیں ہے
ہاں اس کو گھر میں آان رکھو نا
ہاں
اس کو پناا گھر میں بار م اب آج کل جاتا ہے وہ
ہاں نہیں نہیں نہیں
اچھا اچھا جی اور
بس ٹھیک ہے سب
اور کیا چل رہا ہے
بس سب ٹھیک ہے
اچھا آپ کی کتنی موس چیزیں کلاؤ کھلا در آج کھلا ہو شٹل اور آپ کی کتنے م چیز ہیں
پانچ ہے
پانچ آپ کو کون سا سبزی پسند ہے
ا واترکی
وہ کو رہا میں ہے
ہاں
کیا
مجھے وہی پسند ہے زیادہ وہ کی ہوا ہے آپ کو پسند وہ مجھے پیار کرتی ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں بہت ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ
وہ کچھ جب آپ کو وہاں پہ جاتی ہوپ کچھ کچھ کھانے میں دیتی ہیں پیسے خود کی دیتی ہے
ہاں
اچھی بات ہے پھر اور
بس سب ٹھیک ہے
اچھا آپ کے جو موسی کی بیٹی ہے نا
ہاں
ان کا کیا کیا نام ہے
ایک ن نام ہے سثانیہ دوسری آدار م کام
اچھی بات ہے اور
بس
اور سناؤ کچھ
بس ٹھیک ہے
اچھا بھائی ہیں اللہ حافظ
ہاں